ہیلو السلام علیکم بھائی جان
کا حال چال
بس بڑھیا کھانا کھاکے سب خودا کی رہحمت ہے
ہاں ہاں دیکھو اللہ تعالی کی وجہ سے چل رہا ہے سب کام اپنا تھا اور بارش و اور بارش وارش برس گئی کےاودھر
بارش نہیں ہو رہی اج تو کل ہوئی تھی
دلی میں تو ہو رہی ہے یار بارس اپ کی طرف
ہوں
ہ نیوز میں پڑھا تھا بھائی آپ تو دلی میں رہتے ہو تو آپ کو تو پتا ہوگا
نہیں نہیں نی ہوی ہماری طرف بارس ابھی تو کانا کھا کے فیری ہوا ہوں
ہاں ارے ہماری طرف سے کیا ہے کل ہوئی تھی بارش
ہوں
اور رات میں ہوئی تھی آدھا آدھا گھنٹہ ہوئی تھی
ہاں
اور پھر تو ٹھنڈا ہی آ گئی تھی لیکن آج پھر واپس دن میں گرمی ا سطاط ہو گئی
ابھی بھی گرمی ہو رہی ہے یہاں پہ تو
اور آپ ابھی تو چل رہی ہے ک تھوڑی تھوڑی ہوا ہے اوپر سےد پہ بیٹھے ہیں اور کیا ہے اب اللہ سے فرما رہے ہیں کےاب اب بارش برسا ہو تو تو گرمی سے تھوڑی راحت ملے تھوڑی
ہاں نہیں بتا رہے بتا رہے ہیں چودا تھا چودا سے ل یہ اٹھارہ تک تو بتا رہے ہیں مانسون
ہاں دیکھو ہو جائے تو بڑی ہے
اور رات ملے گی اور کیا
اور سناو ابو جان امی جان کیسے ہیں خالاجان
مست ہے سب
ہاں سب رہے م تا اور پروا لے کے شکر ہے جنا آپ کے ٹھیک ہے ابھی تک ہاں کل کیا ہے امی جان کی کیا تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی یار کل جو ہاسپٹل ٹل گیا تھا دن میں دکان دو بجے تو زیادہ ہی طبیعت خراب ہو گئے تھے پ ابھی تو تھوڑی ریلیف ہے تھوڑا ابھی تو شکر ہے اللہ کا صحیح ہے ابھی
بڑے تو کری لینا چاہیے اللہگا اس میں کیا ہے
ہاں اور جناب بتائیے کب آ رہے ہو ادھر جماعت پہ
ہاں بتاؤ بلاؤ تو تب آ جائیں گے
آ جاؤ جمعے کے دن اگلے جمعہ آئے گا جب
ابھی پر ٹائم کہاں ملتے ہمیں
نکالو یار اللہ تعالی کے لیے تو آ جانا صبح نو دس بجے پہلے تو مسجد پہلے تو مسجد میں
ہوں س وہ تو کر لیں گے اپن کرنے میں تو پ نی یہاں پہ اس سب ساری چیز دیکھنی پڑتی ہے نا ساری فیسلٹی ساری چیزیں دھنا پڑتا ہے گھر پہ کیا ہے کیا نہیں کیسے چلیں گے کیسے نہیں چلیں گے وہ چیزوں کو سوچ وچار کر کے کرنا پڑتا ہے نا
ہاں تو پھر ہم کو بلا لو ہم تو پھر ہی ہیں
ہاں ب جاؤ
اور کیا بنا لینا ایک دن اور کیا ہے عید بھی نکل گئے اب تو
اھل جب اپن کا جب منع کرے گا تبھی عید عید ہے اپ نے تو کیا ہے اس میں
ا پر عید کے دن تھوڑا اسپیشل رہتا ہے تو بڑھیا
اور اسپیشل کیا ہے رلمی کیا ہے اپنے جب بنایا تھا تبھی عید ہیں دن بناؤ دن عید
تو پھر آ جائیں گے اور کیا ہے دوبارہ منا لیں گے اپنے کیا
او اس میں کیا ہے جب منائے تبھی جشن اپنے تو
اور کیا وہی کھانے پینے کے جس نے اپنا
اورت کیا عید میں بھی کیا ہوتا ہے یہ پتا ہے کھانا پیا مست ہو مست رہو
اور کیا تھوڑی سی سیوئیاں بنا لیں گے تھوڑی سی بریانی بنا لیں گے
بریانی کیا ہے اپنا تو بتائیں گے ڈائر مٹن ہی بریانی مٹن سے کیا ہوگا بریانی سے مٹن ہی ت سیدھا سٹ اور ایک دورٹی ک ل نہیں
اور کیا یار میں سوچ رہا ہوں تھوڑی گرمی کم ہو جائے یار آپ کی کیا گرمی میں کیا تھوڑا ہلکا بوجن کرنا چاہیے ہاں ابھی کیا ہے گرمی میں زیادہ ہے ج وہ جو نکل سکتے ہیں نا تلا وزد آ رہی ہے نقصان کرتا ہے وہ تھوڑی بارش ہو جائے ٹھنڈک ہو جائے پھر بنائیں گے
بارسا ہے ہو یہ تو بھی ہے مجھے
ہاں ابھی تو کیا ہے ہلکا کھانا ابھی تو دلیا کھچڑی سلاد ہلکا چاچ واچھ دہی یہ چلنا چاہیے ابھی تو گرمی میں تو
سردی م رہ ک نہیں کا مھےب
ہاں ہلکا بوجھ نہیں کرتا ہوں یار میں ایک کے ہاں کھانے کا مزہ بالکل گل سردی میں آلو کے پراٹھے کھا لو اور بڑھیا ہے سردی میں تو
آ دن میں نریندر دن میں وہ دن میں نریندر نے بھی کھول کیا تھا میرے پاس نریندر تھا کہاں ہو بول رہے تھے کہیار کہ بھیا میرے سرو تو میں نے یار میں کروا دوں گا میری کرانی کوئی دقت نہیں میری بھی ابھی آٹھاقی ہے کہ میری بھی آٹھ باقی ہیں میں نے کہ ٹھیک ہے جو کریں گے جو کریں گے بای جو کیا کر گے ار آ بولے جسے کریںن میں ٹم ملتا نہیں میں بتاجنل ی آپ کو
صحیح ہے اور رات کو میں کروں گا ایسے بول ادانوستہ ہے
اور من کاا پھر آپ دیکھ لیں گے من کا جن کا کال آئے گا ان سے بات ہو جائے گی ٹھیک ہے من کاا اے گ یہ کونگی ہوتی ہے کواللممیرری ہوتی ہے تو من گے ایسے بھی ٹائم تو ویسٹ ہونا ہی ہے
صحی ہے
توک یار میر کروا دیں م آج نہیں ہوگی تو ک کل ہو جائے گی من کا
میں نے کروا دی تھی اس کی پانچ سے کال تو
ہوں ہاں تو پانچ میرے سے بھی ہو جائے گی دو دو تین تو کروا دی تھی میں نے ان کی
ہاں ارم میرے نور میرے کیا سسیا آ رہ تووڑیا کلدیپ کے کیا ہیں وہ بندوگان
ہاں کلدیپ بک ان کو بند ہو گیا کلدیپ کا
ہ چلو اور بات کرتے ہیں اپن تو اور آپ تو یہ سناؤ جناب کہ بارش برسنے والی تھوڑے ٹائم گھومنے کا پروگرام بناتے ہیں یار کہیں چلتے ہیں اور کیا ہے
بارش ہونے دونےیار پھر ابھی ہماراری تھوڑا یہ بھی ہوتا ہے جو پروگرام ہوتا ہے سردی مطلب بارش پہ اس کے بعد پھر ہوتے ہیں ہم مطلب اپن چلیں گے بیس جون کے بعد بیس پچیس جون کے بعد
ہاں تو جب تک تو بارش بھی بڑیا ہو
ہاں تب تک بارش ہاں بس وہ ہوجائے ہے بارش اچھے سے پھر اس اس کے بعد پری ہیں اپن
اور کیا یار دوست بھائی جان مل کر تھوڑا پروگرام بناتے ہیں ادھر اجم اجمیر درگاہ کے چل چلیں گے درگاہ ہے نا اپنے
ہاں ہاں ہاں وہاں چل جائیں گے نا جو
چلیں گے اور اور کیا کافی دن سے مانس پندرہ تھا یار ادھر اجمیر جانے کی
چلو
اجین بھی ہو جائیں گے اجمیر بھی ہو جیں گے ادھر آرام سے جب بھی ارے جب بھی آپ کو سمے ملے تب آپ بتا دینا آپ کہو گے جس دن پری رہیں گے اور کیا ہے آن تو فری فری
سب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے اپنے اوپر تو سب جب چاہ سب
اور کیا چل چلیں گے گاڑی اپنے پاس ہےسے
چبک
اور کیا ایک ڈرائیور لے چلیں گے بائی رات میں تھوڑا دقت وقت آیا انیں
ڈرائیور کیا کریں گے ڈرائیور ڈرائیوریا اپ سب کو آتی ہے گاڑی چلانا کین کو نہیں آتی گا ہاں چلا لیتے ہیں یار آپ کے جیسے پائلٹ تو نہیں ہے پر چلا لیتے ہیں تھوڑی بہت ہو گیا
ارے رات کو کیا ہے وہ ہائی وے پہ ٹرک وغہ نکلتے ہیں تھوڑی آتی ہے سمسیا ڈرائیور تو کیا ہے راتر دن چلاتے رہتے ہیں نا تو ان کا تو ابیاس رہتا پڑیا
ہاں کھیلو تو ہے اپگر جو سو میں چلائیں گے تو اپن پچاس میں چل آائیں گے اس میں کیا ہے پ ل شانتی سے
چلیں گے اب وہ تو کیا ان کو تو پروٹ رہتے ہیں وہ تو
ہوں
ان کے تو کیا رات ہے دن یہ کام رہتا ہے ڈرائیور ہوتا تھا
ے تو ر ب کام رےتا ہے بھائی
اپن تو کیا ہے کبھی کبھی چلتے ہیں جو
ارے بھائی جانوں کو ڈرائیور کے کھاتے ہی سے بات کیا ڈرائیور ہار بائی جار
ا صحیح ہے وہ تو ان کو تو تنخاہ اس بات کی ملتی ہے
بائی دعا اس بات کی کرتے ہیں وہ تو ب
ہ ہ ہاں دعا تو اب قبول ہو ہو جاتی ہے ان کی تو یار آپنے تو اب کیا ہے
بس وہی ہے
نکل گئی اب تو کیا
کرن گا
ہاں وہ تو ہے نا پر اور پرماننٹ ہو جائے نا گورنمنٹ
ہاں وہی گورنمنٹ تو نیچی ار آپ کو
وہ ایک سویدا کرمچاری کی بات پ لگ رہی ت ہے سرکاری کی بات اچھ لگ رہتی ہے
اب کہاں ہو آپ کو ٹرانسفر جو کہاں پ کرتے ہو پ آپ مانگول پہ
اور کیا
ہوں
اور ادے پور کی
پ آپ دو تین بار دو تین بار چلو گے ب
دو تین بار میں تو اور میں آتا بتا ہوں
ہاں تو پس گھر پہ نہیں ہے ایک بار
ارے وہیں اسکول میں آ جاتے ہیں اسکول میں تو آنگن باڑی ہے وہیں کام کر کر آ کے نکل جاتے
جب اپن دو تین بار پہلے بھی بات ہو گی تھی پھر آپ آئے نہیں
ا وہ کپل تو مل گ تھ ایک دو بار مجھے اور کب بل تو مل گیا ا کپل ہاں
ہوں شادی میں نہیں ہے اس گی میں
ہاں اس کے سادی میں نہیں ہے یار کچھ کام ہوگا خدا حافظ بھائی جان
آفس ہ آ